ہو گیا سام میں ٹیک
ٹھیک ہے ہاں
ا
تو کیا بول رہی تھی میںم میں اسی کا بول رہی تھی لاسشک کا برابر ٹین منٹس رکنا
میں نہیں کچھ کرتی ہوں یہ خود ہوتا ہے اور میں نے نہیں کچھ کیا تھا
ٹھیک ہے سناحب تو میں بلاشر کا بول رہی تھی نا توب میں جب دیکھ رہی ہوں میں جوکر بن گئی تھی اتنا بلاش تو نام بلاش ملکت میں ہسر ہوں پھر وہ تھوڑا واپس سے اٹھایا اسی لیے نہیں دکھ رہا تھا
لیکن پھر بھی وہ والا لانا وہ نہیں لانا
کریم بلاکشی لاؤں
وہی نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے
کوئی کرو گ کریم بلاش ہی لاؤی آج بہت ساروں کو چھٹی تھی پتا نہیں ہے پینٹ کو ہمیں بھی ہوگی یا نہیں ویسے تو ہوتی ہے نہیں ویسے ہوتی ہے لاسٹ ایئر بھی دی تھی
اگر ہوتی ہے تو پھر ہوگی
ہاں ہاں ہونی چاہیے بھی ایک دن پھر بھی ریسٹ کا آ جاتا
ہاں
انسان تھک جاتا ہے
صحیح صیح
ہ اور اور بتاؤ تو
تو پھر میں نے ن جوائن کیا تھا وہ جب ت نے بولا تو پھر میں نے وہیں پہ ان کو نمبر دیا یں ہاں نا اسی لیے تو ہوا پھر شاید میں نے تو وہ جوائن کی آا
او والے کے لیے بولو
کیا والے اس نے میرے کو بولا آپ کو کیا نہیں آ رہا ہے میں نے بولا میم مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا ہے
کیا یار ہے
کچھ بھی نہیں آ رہا ہے میں نے اس کو بولا پھر اس نے بولا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے تو پھر ا نے نمبر ایسے ہی لکھا بولا آپ کا کام ہو گیا اب آپ مطل ن
وں آ ب بات میں کروا میسیج بولا بولنا ہے ایسے نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے
نہیں
کیونک چلب میں اس کے بعد ہم چیک کریں گے وہ وہ چیز واٹ یو کال ایز پیمنٹ کا
اسی پہ ہمیں ہوگا نا وہ کنفرم
ہاں پہلے وہ دیکھیں گے نا جب وہ ہو جائے گا کانفر اس کے بعد تو ڈائریکٹ اس کے لیے وہ دیکھیں ان کو کیونکہ یہ ورسٹ نہیں ہے
نہ
وہ وہ اچھا ہے اچھی چیز ہے اور بالکل اچھی چیز ہے
وہ اسی کے نیچے آتا ہے تیرے کو سیدھے وہ آ رہا
ہاں ہاں
پہلے سے ہی
نہ نہ
اوک
پہلے مجھے بھی یہ کرنا پڑا یہی ایک دو مہ نے کیے اس کے بعد
ت نے نہیں برابر پہنچ کی پانچچن کی
پہلے تو میں نے کیا اس میں تین چار کنیکٹ ہوئے یہ ڈسکنیکٹ ہوئے تین کے ہوں گے اٹینڈ اس کے بعد وہ ڈسکنیکٹ ہوتے تھے پھر مجھے لگا نا وہ وردی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد
ٹ
کا آپشن ہوتا تھا اور اس کے بعد آیا نا پھر ڈائریکٹ وہ والا پھر سلام ان کو بولا نا کبھی وہ والا چاہیے
اچھا ان کو یہیں سے بول سکتے ہیں
ہمیں وہ والا د دوو تو وہ بیسٹ ہے پھر میں نے
تیلے آا ن آت ویا تو اس کو بہت سارے آپشن ہوں گے نا
ہاں یہ فی الحال ہم اس میں کرتے ہیں مطب تب یہ تھری ہمارے پاس اویلیبل ہے
ٹھیک
ہلو
یہ خود ہو رہا ہے میںتانی پر صحی کچھ یہ خود ہو رہا ہے میں نہیں کر رہی ہوں کچھ
ہاں یہ وائی فائی کی پرابلم ہو رہی ہے مجھے جو ہاٹس پاٹیں کنیکٹ کر کے
ہ توھے اب بی چارے ڈالنا تھا
آج کروں گی آج کروں گی
کم سے کم یار اب بنتا ہے میں کہہ رہی ہوں اب بنتا ہے کم سے کم ایک ہی پھر نہیں بس ایک بار ٹینٹی ایٹ ڈیز کا ہی ج
میں نے کب کیا ہے تو خودی خداو او ہو او ہو ا ایک ایک سال ہونے کو ہے لگ بھگ
میں بھی بالو ہووا گ نہیں اب کروں گی میں سوچ رہی تھی میں آج کروں گی پ پتا نہیں کیا مشورہ میرا بدل گیا اصل میں میری ات بدل جگتی ہے
نہیں آج کروں گی ڈیفینٹلی کروں میں تمہ کیا بولوں میں نے صبح سے اپنے آپ کو کیا کیا ہے میری ٹانگے میر ہاتھ ٹوٹ گئے یار کل تھا نا پینٹنگ کال مت ہوا پھر وہ
اچھا ا ہ
کل کا تھوڑا پھر آج ک بھی اورور آج کل پینڈنگ ہے خدایا
ون کر تو آج اب کیا کچھ
اور
کی فور
ہاں ابھی اور پینٹنگ ہے فائیو تک آج کا ٹارگیٹ ہے کیونکہ میں نے سوچا تھا کل ٹوینٹی فائیو کل ٹوونٹی فائیف اور آج ٹوونٹی فائیو ہو گئے نا فائیو تو اسی لیے پھر کل کا تھوڑا بہت پینڈنگ تھا
ہاں
اب یہاں سے جا کے اوپر سے میں نے صبح فون بھی چارج نہیں کیا تھا فون بھی سارا ڈاؤن ہو گیا
اور نو ابھی کتنا ہے چارج
فورٹین پرسنٹ گھر تک نکلے گا
ہاں
اور یہ کار میں کیا ہے ونشا
ح سین دشیا توم نے دیکھاا میں نے میر تل بی جی
خدا ہو ہی کیا کرتے ہیں
یہ کیا ہے کسم اس کو دیکھا ساحل اباس کو دیکھا تم نے
ہاں یہ کیا آسانی بانا بول سوری یہ کیا بول رہے ہوتے ہیں یہ پت نہیں کیا بول
اچھی پاہی مطلب کچھ عجیب جیسے ہیں یہ
نا تدی کو ا گئی سب کچھ صحیح م ہے مگر ہے نا یار انسان کو ڈالنا بھی چاہیے تو دیکھیے کرتے کیا ہے میں تو حسرت کھا رہی تھی
ہ ہ ہ مجھے نہیں پتا تھا اتنا کرتے جو نا میں میں وہ والا بھیجا دوسرا والا مجھے نہیں پتا تھا یہ یہ بھی کرتے ہیں
ریل ایک دیکھیے وہ کچھ نہیں ہے چھوٹا بچا ہے وہ ہارڈلی ہوگا ایک سال کا کہ اس کو بھی چھوڑ رہے سکے کٹ رہت ح سال تم دیکھو یار سمجھ ہی نہیں آتا ان کا کیا ہوگا
فن یہ کسی میں بھی کسی بک میں نہیں ہے یہ کہ یہ کرنا چاہیے
یار یہ یہ ذات ہی خود سے آئی ہے اور یہ جلدی ہی تباہ ہو جائے گی یہ ذات یہ خود سے آئے ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے ان کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں سے یہی چیز تو دور کی بات ہے میں خالی حیران ہوں ایک چیز کے لیے یہ جو یہ خود کو اتنا مارتے ہیں ان کو پھر ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں یہ زخم بس اس چیز کے لیے تھوڑا میں کنفیوزڈ تھی باقی تو سب پتہ ہی ہے کیا کہ کیا ہے مگر میں نے سنا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں توھ یہ کیسے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے
کچھ مٹی والی تے ہیں
ہاں ہاں ہ نا وہی مگر پ پورا نہیں ہو رہا ہے وہ کلیئر کہ کیا چ اھ بیسکلی کیا ہے
لیکن کیا یور حد قسم سے
یہ تو ایکسس ہوا یہ چیز ایکسس ہوا
جب دس م جب بھی دس منٹ ہو جائیں گے میں خود کٹ کروں یہ
ا ا ن
کھودو کا ہاں
تو کیا رہ ہیں ہم
یہی نا انیں کا ان بے وقوف لوگوں کا
بیے وقوفی کی حالمی ہوتی ہے انہوں نے بیٹے کا نام کیا محمد اذہان
محمد اذہان ٹھیک ہو گئے یار
ہوگے
ہ میں کٹ کروں گی اور
پور کرو ہ
کٹ کر کے اور کروں گی
کیا بول رہی ہیں
کٹ کروں گی اور کروں گی